ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے
سب کہریت سے
س الحمد للہ اپنا بتائیے
اور گھر اجھر سب خیریت سے
ہاں ہاں سب الحمد للہ اللہ کی رحمت اور کرم سے سب بڑھیا ہی چل رہا ہے
الحمد للہ اور کیا کر رہے تھے
ایسے ہی بیٹھا تھا فری تھا تھوڑا موبائل چلا رہا تھا اور کیا
اچھا وہی ہے نا کہ ہم بھی تھوڑا فری ہو کے بیٹھے ہی تھے کھانا وانا پکا کے تو وہ نہیں دیکھ رہے تھے بس آج کل یہی دیکھ د رہے تھے کہ گھر کا کھانا اور باہر کا کھانا مطلب دکھا رہے تھے کہ باہر کے کھانے سے کتنے نقصان نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو شریر میں
بالکل بالکل دیکھیے باہر کا کھانا ایک ٹائم کے لیے اچھا نہیں رہتا ہے سب لوگ یہ بول بھی دیتے ہیں کہ اچھا ہے صحت کے لیے پر وہ اچھا نہیں رہتا اس کے پیچھے جو کارن رہتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا اس میں ملایا جاتا ہے
جی بہت ملاوٹی کھانا ہوتا ہے باہر کا بے شک وہی تو اس وجہ سے ہمیں کتنی زیادہ ن بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن وہی لوگ جو ہے دیکھو صاف صفائی نہیں برتتے ہیں لوگ سب سے بڑا مین کارن ہی یہی ہے کہ وہ صاف صفائی نہیں برتتے ہیں
جی
اور گھر کے کھانے میں ہم لوگ بالکل سلیقے سے بالکل لذیز کھانا بناتے ہیں اور خوشبودار کھانا بھی ہوتا ہے ہمارے گھر کا صاف صفائی سے بن ہمیں تو زیادہ تر گھر کا ہی کھانا بنانا چاہیے اور وہی پکا کے وہی کھانا جی ہاں
جی ب
آپ کہاں کہاں کھانا کھاتے ہو گھر کا زیادہ کھاتے ہیں یا باہر کا
دیکھیے ایکچولی تو میں تو گھر زیادہ پ کھانا کھاتا ہوں گھر کا کھانا زیادہ صحیح رہتا ہے
وہی پوشٹک پ ٹ ہوتا ہے اس سے ہمارا شریر کا سنتلن بھی بنا رہ تھا
تا ہے ہے نا تو باہر باہر کا میرا جیسے پندرہ دن ایک مہینہ کے بیچ میں ایک بار ک تھا ہ
جی انشاء اللہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر دن نہیں کھانا چاہیے ہم زیادہ تر پتا ہے کیا کرتے ہیں آج کل گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم گھر میں ہی بناتے ہیں کچھ بھی باہر جیسا جو سامان مل رہا ہے نا ہم وہ گھر میں تیار کر دیتے ہیں ہم اگر ہمیں نہیں بھی بنانا آ رہا نا تو ہم فون کو دیکھ کے ہی اس کی مدد سے ہم کافی چیزیں سیکھ لیتے ہیں وہیں بنا لیتے ہیں اب بچے لوگوں کو میدا وغیرہ کھانا خوب پسند ہے باہر کا
ہ نہیں پہیدا تو کھانا نہیں چ
وہ تو بہت ہی مطلب کہتے ہیں نا کہ روگ پیدا کرتا ہے اندر وہ چیز ہے ہم آج کل جو ہے گھر میں زیادہ تر جیسے گرمیاں چل رہی ہیں تو ہما ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہو گیا نیمبو پانی ہو گیا ایسی چیزیں بہت دن میں پیتے مطلب یہ چیزوں کا استعمال بہت کرتے ہیں ہم لوگ آپ بھی کچھ ایسے ہی کرتے ہیں
کیا چیز مطلب؟
گھر میں جیسے کہ ہم جیسے گرمیاں بہت ہے تو ہم لوگ گھر کا ہی پانی وغیرہ کا استعمال کر کے کافی چیزیں بنا کے پی سکتے ہیں
ہاں تو میں بھی تو وہی کرتا ہوں جیسے اگر آمرس پینا ہوگا تو کچا آم لے کے آؤں گا تو بنا کے پی لوں گا میرے کو کیا ہے اور پھر بعد میں بائی چانس مطلب مجھے آم کا رس پینا بہت پسند ہے تو باہر سے تو میں لیتا نہیں جیسے مینگو فروٹی ہوتا ہے اس میں بہت چینی ہوتا ہے ملاوٹ ہو کلر ور سب ملاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ہی خراب چیز ہے
انشاء اللہ انشاء اللہ صحیح کہہ رہے وہی نا کہ باہر کا کلر رنگ بہت چڑا ہوتا ہے ہم بھی تو ہم بھی آم کا رس بنا کے پیتے ہیں اور روحفزہ ہو گیا اور نیمبو پانی ہو گیا اس طریق کا ہم گھر میں ہی بنا کے زیادہ تر پیتے ہیں ایسی چیزوں کو ہم گھر میں ہی بنا کے پیتے ہیں ہم باس پر کبھی نہیں پیتے ہیں باہر کا وہ پانی کا استعمال بھی کیسے ہی کرتے ہیں کیسا پانی ہوتا ہے ان کا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ پانی کون سا فریش ہے کہ نہیں ہے
جی جی
اب کچھ بھی ہم گھر کا کھائیں گے تو باہر گھر کا جو کھانا ہوگا اس میں ہم صاف صفائی روز تیل بدلیں گے باہر کے لوگ تو تیل بھی نہیں بدلتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا
جی صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ
آپ بتائیے کچھ آپ نے ایسا باہر کا اندازہ لیا ہو کھانے کا
دیکھیے جیسے میں سفر کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے مجھے یہاں سے مجھے میرے گاؤں جانا ہو ٹھیک ہے تو سفر کرتے ہم ٹرین سے ہی کرتے ہیں ای سی ٹرین بک کر کے ہم لوگ جاتے ہیں پوری فیملی تو میں نے بہت نوٹس میں نے بہت دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ پانی بھرتے ہیں نا وہ پانی کہیں اور سے مطلب نل ول سے بھر کے لے کے آتے ہیں وہ پانی ٹرین میں بیچتے ہیں دس پندرہ روپیہ جو ہوگا پندرہ بیس روپیہ وہ بیچتے ہیں جو بہت غط بات ہے نل سے ڈائریکٹ لیا اور پانی
سیدھا بیچ دیا بالکل وہی نا اور پانی سے دیکھو کتنی بیماریاں پھیلتی ہے اگر یہ پانی کا استعمال ہم صحیح نہیں کریں گے تو اس سے کتنی بیماریاں بنیں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے
تو ہمیں بشک گھر کا ہی مطلب کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی جانا ہو اپنا گھر کا پانی لے کے جائیے یا اپنے ہی پانی کے اندر کچھ ایسے بنا کے باہر بچوں کے لیے بھی دیکھو خطرناک ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے سب سے پہلے نا ہمیں کہ کو اپنے گھر کا یہ صاف پانی لے کے جائیے کہیں پر بھی جائیں گے ہم اور لیکن مجبورن ہوتا ہمیں باہر کا کھانا کیا ہی کرے جب مجبوری ہوتی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ باہار کتاا کھانا کائے
ہاں صحی بات
اور اپ کیا بتانا چاہیں گے گھر کی چیزوں میں اب لذیذ وغیرہ کیا کیا کیسا لذی سارا بنا لیتی ہوں میں تو بریانی وغیرہ بھی کافی لذیذ بناتی ہوں مجھے تو باہر کا بالکل بھی نہیں سمجھ اتا کہ وہ لوگ کیا ہی کیسے صاف صفائی سے بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہم تو بہت صاف صفائی سے کھانا بناتے ہیں گھر کا اور اتنا خوشبوودار کھانا ہوتا ہوتا ہے گھر کا مہکتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے ایک دم سے ہی باہر کا اتنا مز دار نہیں ہوتا نہ ہی لذیذ ہوتا
ایسا ہے تو کبھی دعوت دیجیے آپ کے ہاتھ کا کھانا چکھے ہم بھی
جی بالکل فرمائیے گا وہی نا منا محن بازی ہم ہماری ہوئی تھی تو ہمارا خوب سارا کھانا ہم نے بہت سارا کھانا پکایا تھا اس دن تو سب تو ای تھ کافی پکا پکا کے ا مہ نوازی ہوئی تھی ہمارے کافی مہمان آئے تھے کہتے ہیں نا کہ ہم نے باہر کا کچھ بھی نہیں منگوایا ہم نے باہر سے کچھ بھی آڈر نہیں کیا ہم نے صرف سارا کھانا پکایا ہی خود ہی گھر پہ صحت کب تک خیال رکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ گھر پہ بھی ہم جو بنا رہے ہیں نا اس میں کم چیزوں کا یوز ہو استعمال ہو جیسے تیل کا استعمال زیادہ نہ ہو جو دل کو تکلیف دی
جی انشاءاللہ وہی نا آج کل تیل کتنا زیادہ خطرناک ہو گیا تیل سے جڑی کتنی بیمارییا آج کل بچوں میں بھی بچہ بھی ہوتا ہے بڑے بھی ہوتے ہیں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا بھی مطلب بیماریاں بہت ہو لوگ جاتی ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی عمر کے بھی گ ہوتے تو ان کو بھی بہت جلدی بیماریاں آج کل دل سے سبندت ہو جاتی ہیں اور مکھ کارن یہی ہے کہ دیکھیے مین جو وجہ ہے کہ تیل تیری ہی ایسا ہ ہے تو ہمیں مطلب یہی ہے کم تیل میں ہی گھر میں بھی کم ہی تیل ڈال کے ہی سب چیزوں کو کھانا پکانا ہی چاہیے اور جیسے کہ مدے مدے کے بچوں کو آج کل باہر کا کھانا بہت پسند ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمیں جیسے نہیں بنانا آتا تو ہم فون کھول کے بنا کے دیکھتے ہیں سارا کہ کیسے بنے گا کیسے نہیں بنے گا اور ہم اپنا ہی گھر کا استعمال کرتے ہیں سب چیزوں کا ہم بازار سے کچھ بھی لا کے الگ سے نہیں ڈالتے کیا آپ بھی کچھ بناتے ہیں ویسے تو
جیسے نہیں نے باہر کا اب تو کم ہی چیز یوز کرتے ہیں جیسے ابھی گرمی بہت ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہے تو گرمی میں ہم نمبو کا شربت بنا کے پیتے اس میں ہم چینی کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس کی جگہ ہم گڑ کہتے ہیں نا جسے جگری کہتے ہیں ہم اس کا استعمال زیادہ کرتے ہی ہے بائی چانس اگر گھر پہ کسی کو چائے بھی پینا ہو ایسے تو میں چائے پیتا نہیں ہوں پر ممی ابا کو جو چائے پینے کا رہتا ہے تو اس میں بھی گڑی ڈالتے ہیں جگری ہی ڈالتے ہیں اور کچھ زیادہ
ا ابھی تو بہت آپ بےحد اچھا کر انشاءاللہ آ وہی ایسے ہی ہونا چاہیے آج کل جو چینی ہے وہ بھی بہت وجہ بن چکی ہے بیماری کی چینی کھانا تو کی جگہ آپ یہ چیز اس استعمال کرتے ہو تو یہ چیز بھی آپ یوز کر لیتے ہو اچھا ہے ہمیں بھی ایسے ہم بھی ایسے ہی آگے اپنے سب چیزوں میں یہی چیزوں کا یوز کریں گی جیسے آپ نے بتایا ہم اور بچوں کو بھی اسی چیزوں کا استعمال کری ہوئی چیزیں ہمیں دینی چاہیے ب بچوں کو بھی زیادہ چینی وغیرہ سے سبندت کوئی مطلب چیز ایسے نہیں دینی چاہیے اور زیادہ تر ہمیں گھر کا ہی کھانا بنانا چاہیے وہی پکا کے کانا باہر کا تو دیکھو آج کل موسم بھی بدل جاتا ہے تو کیسا کیسا وہ لوگ ان کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہوتے اور پانی ہو رہا ہے برسات ہے کچھ ہے وہ سب پانی میں کھانے میں مکس ہو کے آتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایسا
بالکل صحی بات کہہ رہے آپ ہمیں دیکھیے ہمیں یہ سب میں بہت دھیان دینا پڑے گا کیونکہ آنے والی جو ہے لوگ اگر انہیں تندرستی نہیں ملے گی تو آگے جو ہے یہ بڑھے گا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ
جی بالکل ہمیں پہلے اپنے آپ کو تندرست رکھیں گے جبھی ہم آگے جیون میں کچھ کر پائیں گے نا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اگر ہم بیمار رہیں گے ایسے ہی کھانا باہر کا کھاتے رہیں گے تو
بالکل بالکل
آپ بھی تھوڑا اس اس میں ایسے چیزوں کا اجمانا گھر کی چیزوں کو زیادہ ہی اجمانا جی ا ہو سکے بھارت کا کھانا مطلب بچوں کو تو جو ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آج کل ہوتا ہے باہار کا چاؤمین یہ سب بالکل بھی نہیں م مطلب گھر کا ہی بنا کے کہ ان کو کھلائیے گا
صی بات
اور آپ چلیے ہم ہمیں آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا
مجھے بھی بالکل بالکل بڑھیا اللہ حافظ